ہیلو
السلام علیکم بھائی جان
وعلیکم السلام بھائی جان
اور سب خیریت
ہاں بھائی جن سب کھ دیا تھ ہیں
کھانا کھا لیے
نہیں بھائی جن ابھی نہیں کھ ہیں کائیں گے تھوڑا دیر میں آپ کھا لیے
جی بھائی جان کھا لیے
کیا کیا کھائے ہیں بھائی جن
بھائی جانا آج تو چکن کھائے ہیں لیکن اگر چ چکن کے ساتھ اگر چاول بھی ہوتا تو مزہ آ جاتا لیکن روٹی کے ساتھ کھائے
چلیے بھجیا روٹی کے ساتھ بھی اچھا لگتا ہے
آپ بتائیے بھائی جان کیا کیا بنا ہے آپ کے گھر پہ
چکن بن رہا ہے بھائی جن
اچھی بات ہے بھائی جان پیٹ بھر کھا لیجیے گا
ہاں بھائی جان کھائیں گے اور بتائیے نا پڑھائی لکھائی کیسے چل رہا ہے
سب بڑھیا چل رہا ہے بھائی جان
چلیے کس کاشم
بھائی جان ہم تو ابھی نوویں ککشا میں ہے
چلیے
راب بھائی جان
ہم ابھی ہم تو بارہویں ککشا میں ہے بھائی ہم
اچھی بات ہے بھائی جان آپ ہم سے سینئر ہے
بھائی جان اور بتائیے نا وہاں کا موسم کیسا ہے
موسم تو ٹھیک ہی ٹھاک ہے بھائی جان کل رات تھوڑی بارش ہوئی تھی ابھی تھوڑا ٹھنڈی کا ماحول ہے ابھی تھوڑا اچھا ماحول ہے اتنا گرمی بھی نہیں لگ رہا ہے تھوڑا موٹا لگ رہا ہے
ہاں بھائی ج ن یہاں تو بہت ایسا موسم ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہا بہ رہی ہے
جی بھائی ج سیم ٹو سیم ادھر ہی ماحول ہے بہت اچھا آرام سے ہم چھت پہ گھوم رہے ہیں
ہاں گھمیے اور بتائیے نا امی ابو جان سب کیسے ہیں
سب کہہ رہیے تھے بھائی جان آپ بتائیے آپ کی ابو امی جان کیسی ہے
ہاں ہمارا بھی سب خیریت ہے اور بتائی نا آپ کانا وانا بنا دیتے ہیں بائی جان
جی بھائی جان بنا بھی لیتے ہیں اور کھا بھی لیتے ہیں
کیا کیا بنا لیتے ہیں
کھانا ہے بھائی جان ہم تو سب بنا لیتے ہیں
بتائیے نا کیا کیا
جیسے کہ ہو گیا چکن ہو گیا اور اور سب بھی سبزی ہو گیا لیکن سب کا ہم کو نمیں نہیں یاد ہوتی ہے جلدی
چلیے کوئی بات نہیں بھائی جن ہم تو چاول دال سبزی جی سبزی میں ہم ہر طرح کا سبزی بنا لیتے ہیں جیسے بھنڈی کا بھنڈی لوکی پرول گوبھی کریلا جنی ہر طرح کا سبزی بنانا اور چکن بھی بنا چکن بنا لیتے ہیں اور ادھر کسیی کا بھی چکن بناتے ہیں مر اور انڈے بنا لیتے ہیں مچھلی بھی بنا لیتے ہیں
بنانے آنا صحیح بھائی جان صحیح بات ہے بھائی جان جی بھائی جی بھائی ج صیح بولے اگر اگر ایسا بہت بار ہوتا ہے کہ اگر کبھی آپ اکیلے ہیں گھر یا پھر کہیں گئے ہیں اکیلے آپ تو پھر کیسے ہوگا اگر نہیں آئے گا بنانے تو اب اور اگر آئے گا تو آپ تو آرام سے بنا ل گے بھائی جان کو کھا لیں گے
چلیے ا اور بتائیے نا سائیکل آپ کو موٹر سائیکل چلانے آتے تائ
جی بھائی جان آ جاتا ہے آپ کو آتا ہے بھائی جان
تو بہت اچھی طرحتا
ہ بھی آتا بھائی جان
آپ پاچیس سے نہ لیتے
جی بھائی جان ہم بھی چلا لیتے ہیں آپاچی بھی
چ اور بتے نا کھانا تو بنا ہی لیتے برتن بھی برتن تو مانج ہی لیتے ہوں گے
جی بھائی جان آپ مجھ لیتے ہیں اچھی بات ہے
اب تو کل بارش ہوا تھا تو پودے اودے لگائے ہیں کہ نہیں
جی بھائی جان بہت بہت ہے ہمارے سات بہت پودے ہیں
پودے کچھ دو چار کا نام بتائیے
دو چار کا رکیے بتات دی تھے جیسے کہ ایلوویرا تو ہے پودا ہو ہے
اور کیا ہے
اور گلاب کا پھول بھی ہے
چلیے اور بتائیے
اور بھی کافی سارے پھول ہیں جس کے نام مجھے یاد تو نہیں ہے اگر کبھی اگر کبھی یاد ہوا تو ہم پکاپ کو بتائیں گے بھائی جان
چلیے کوئی بات نہیں بھائی جن بھائی جن ہم آپ کے چھٹ ٹنکی دیکھے ہ ٹنکیاں میں پانی ہے کہ
جی بھائی جان ہے اس میں خراب نہیں ہے بھائی جان اگر آپ نیچے سے نیچے ایک موٹر لگا ہوا ہے اا پا سے چلائیے گا نا تو اوپر پانی آئے گا لیکن کبھی کبھی ہوتا تا ہے کہ نہیں آتا ہے کچھ گڑبڑ ہی ہو جاتا ہے
چلیے اور بتے نا کل لائن مطلب بارش ہوئی تھی تو لائن آپ کے گھر پر کٹی تھی کیا
جی بھائی جان بہت دیر تک کٹی تھی
ہاں ہمارے یہاں ا بھی کٹ گئی تھی لائن کافی مطلب دیر کے بعد آئی
جی وہ فون تو چارج نہیں تھا میرا بعد میں جب آیا تو لگا لیے
ہاں بھائی لگ بھگ یہیں دو پر کے آ
جی بھائی دوپہر میں تو آیا تھا فون بھائی جان جب فون چارج نہیں ہوتا ہے ا تب اچھا
ہاں بھائی جان موبائل کے بنا آ تو آپ کسی
ہاں کیونکہ دیکے بھائی جان یہ آدت بن گیا اگر پہلے سے ہوتا تو یہ سب سدار کیا جاتا ہے لیکن عبادت بن گیا تو کیا کر سکتے بھائی جان
ہوں صحی کہ رہے ہیں
پانی چلا رہے ہے جان
چلنا ہے بھائی جان
سوچ رہے کہیں جانے کے لیے پر بس سوچ ہی رہے ہیں
چلیے ہم تو کر رہے ہیں تیز گرمی ہوگی تو چلیے گا واتر
بھائی جان اور اس سوچ ہی رہے تھے کیونکہ اکیلے جانے میں مزہ نہیں آتا ہے اگر آپ چلیے گا تب تو اور اچھا رہے گا
ویسے آپ کو کون کون سی جگہ پر گھومنا پسند ہے بھائی جان
جیسے کہ ہمارا گاؤں ہے اور اور بھی باقی ایسے جگہ ہے جہاں پہ پہاڑی جگہ ہوتے ہیں
جیسے آپ کو کشمیر شملہ منالی یہاں سب گھومنا
ہاں جی بھائی جان ان کوو کشمیر شملہ میں یہ سب بہت پسند ہے گھومنادھر ہمارا سپنا ہے کبھی ہمارا سپنا ہے کبھی کشمیر جائیں گے گھومنے
کبھی جائیں گے لیکن ضرور جائیں گے
جی بھائی جان جیا جائے گا کبھی
ا خجا کا بجن کجا کھجور کجا یہ سب
بھائی جان کھائے تو ہے لیکن اس سال نہیں کھائے ہے
ہاں بھائی جن یہ سبب ہم بھی نہیں کھائے ہیں
سر بات بول دیے نا آپ کی کیا کہے مہے پانی آ گیا
صی کہ رہے ہیں اب مطلب اتنا کاٹ کوئی کاٹتا ہی نہیں ہے ج
صحیح بات ہے بھائی جان بات یہ ہے کہ کوئی کٹ والا بھی نہیں ہوتا ہے اور ہم لگوں سے کٹ ا بھی نہیںائی
ہاں صحیح رہ ہے ہم لوگ سے تک کٹے گ بھائی نہیں نہ اونچے آتا ہے
لیکن کچھ بھی کہیے پرانا یاد آ تازہ ہو گیا
ہاں ہاں صحی کہ رہے ہیں ہمب بھی بہت کھاتے تھے پہلے
جی بھائی جان
جیسے آم کا تو سیزن چل رہا ہے
جی بھائی جان آپ ب آپ بتائیے بھائی جان آپ لیچی کھا رہے ہیں بائی ہمب تو لیچی آج بہت
پر سو کائے تے ہمم
ہم تو آج لیچی لائے تھے بھائی جان پت ہے وہ بھی کیسے دیا تھا اڑھائی اڑھائی سو کا لیجیے گا نا تو وہ ڈیڑھ سو اس میں سے دے گا بتائیے اتنا مہنگا ہو گیا ہے ہم کو ہم بتائیں آپھنسیے گا نہیں لیکن ہم کو لگ رہا تھا نا کہ مطلب جیسے آپ سو روپئے کا لیجیے گا نا تو سو روپئے سو کووے گا ہم اتنا لے جا کے دیے ہم ان سے پوچھے کہ آپ اتنا میں کتنا دیجے گا اتنا دیجیے گا تو بولا کہ نہیں اتنا ہو گیا ہے اب اڑھائی سو اھائی سو سے بول رہا تھا کہ ڈیڑھ سو ملے گا ا ڈھائی سو روپے دیجے گا تو
تو بہت
مہنگا ہو گیا بھائی جان پہلے سے بہت ادھی مہنگا ہو گیا ہے
آڈر چاہی نا کیسا چل رہا ہے پڑھائی لکھائی اور کھیل میں آپ کون کون سے کھیل
سب ٹھیک ہی چل رہا ہے کھیل میں ہمارے من پسند ہے کرکٹ ہم کو اچھا لگتا ہے اور ہاکی اور کبڈی لیکن سب سے اچھا ہم کو سب سے زیادہ اچھا ہم کو ہاکی لگتا ہے کیونکہ ہم بچپن اوپن میں بہت زیادہ کھیلے ہیں
چلیے اچھی بات ہے ہم بھی کھیلے ہیں بچپن میں ہمارا فیورٹ تو گیم ہے یہی کرکٹ ہے فٹ بال ہے اور والی بال ہے ہاں کبڈی کبڈی یہ گلی ڈانٹی آ بھی بچن میں بہت کھیلے ہیں
اور پتہ پتہ ہے بھائی جان پتہ ہے بھائی جان پروابلم یہ ہے کہ آپ تو کہیے گا کہ چلیے ہم لوگ کھیلتے ہیں لیکن ن اگر ایک گروپ ہوتا ہے نا تو کھیلنے میں مزہ آتا لیکن آج کل کوئی جائے گا ہی نہیں
ہاں بھائی آج کے بچے تو صرف فون میں گ
سب فون میں ہی لگا رہے گا بھائی جان ہم بھی کبھی کبھی سوچتے ہیں بھائی جان اگر ہمارے جیسے اور بھی لڑکا سب ہوتا ادھک تو جا تے سب کھیلتے کوچھ
ہاں صحیح کہہ رہے ہیں
پر اگر ہمارا من ہے تو دوسرا کوئی
ہم تو سب سے گھر گھر پہ رہ کے یہی سب کھیلتے ہیں کییرم کھیلتے ہیں لوڈو کھیلتے ہیں اور گیم کھیلتے یہ سب یہی سب
صحیح بات ہے بھائی جان یہ سب یہ سب بھی ہم بھی کھیلتے ہیں اور توب اب آپ ہی بتائیے نا اکیلے جا کر کیا کریے گا بھائی جان
ہاں ہاں صحیح کہہ رہے ہیں اور بتائیے آپ کو کتابیں پڑھنا پسند ہے بھائی جان ویسے مطلب سب سے اچھا کون سی کتابیں پڑھنے لگتا ہے کس وشے کا
بھائی جان ہم کو سب سے اچھا تو لگتا ہے ہندی کا
چلیے ہمیں بھی ہندی کا جو کہانیاں بوالا ہوتا ہے
جی بھائی جان کیونکہ کیونکہ بھائی جان ہندی میں نا ہم کو سب سے زیادہ پسند آتا ہے کہانی اتنا اچھا اچھا کہانی ہوتا ہے نا ہم کو بہت پسند آتا ہے
ہاں بھائی جان صحی کہہ رہے ہیں
ہندی میں یہ ہندی میں یہی اچھا ہے کہ اس میں کہانی ہوتا ہے یہی ہم کو مزہ آتا ہے پڑھنے میں اسی لیے زیادہ ہم کو ہندی ہی پسند ہے
چلیے ہمیں بھی ہندی کے کتابیں پڑھنا بہت پسند ہے بھائی جان چلیے بھائی ج نے آپ سے بات کر کے کافی اچھی لگی
جی بھائی جان ہم کو بھی بہت اچھی لگی آپ
ش بائی جان